وعلیکم السلام مجھے ابھی بھی وہی کرنا پڑا ڈیٹا آن آف
اپ نے تو بہت اچھی ٹرک ڈھونڈی ہے
ہاں ہاں ورنہ کال ہوتی ہے نا زایاہ
جی جی
جی اس سے آپ کو پتتا ہے کوال کیوں نہیں آتی ہے جب نیٹ ورک پرابلم ہوتی ہے
ہاں جی ہاں جی
مجھے بتا آپ کی بہن یہی بنا رہی ہے یا وہ دوست جا سے کر رہی ہے
وہ ٹاسک کر رہی ہے
ہاں
جی
آپ کو پتاہ ہے میںا کھاؤں گا ایک نہیں ہے
کیا
کاؤں گا یہ
کیوں
اس میں اتنا آئل ہے اتنا آئل
ہاں ہاں لک ہووم نا
مجھے منہ سارا آئل ہی آئل ہوا قسم زید اورھ اتنا گندہ لگتا ہے یہ آئل
ہوں
میں یہ میں نا یہ کھانے کے ساتھ کھاؤں گا
ہاں ہاں سمان کا سب مزہ آئے گا ہے نا
ہاں ہاں کیوں نہیں
کوئی صا گ چاہے تو میں نے کب کی بھی اب یہ مہمان وغیرہ جو بھی تھے نا یہاں وہ نکلے
نکلے ہیں
ی
جی نکلے
ہاں ہاں
چب پھر ٹھیک ہے چارچ
ہاں پاپا صرف واش ہاں سارے نکلے اب پاپا واش اس کو بھی نماز پڑھنی نکلنے
کیا
اب پاپا واش روم ہے اس کو بھی نماز پٹنے نکل رہا ہے
اچھا ٹھیک وہ وزو پزو کر رہا ہوا
جی جی
اورور پتا
بس شکر اللہ کا بتائیے کچھ
آپ نے وہ کہاں کی
کر رہاوں کر رہاؤوں
کشنے کی
شاید ٹو تھاؤزنڈ تک
ٹھیک ٹھیک چلے کرے جلدی جلدی
جی جی کر رہا ہوں کر رہا ہوں
جی اور سبز کیا بنیا
ابھی نہیں پتا مجھے کسم سے کیا بنی ہے سبزی
اچھاٹھ تو تھے کابو تھی جی س کا مکھی
نہیں میں اٹھا شاید یہی کچھ ساڑھے دس
ساڑھے دس
جی
ج ا کیالی میں چل تو تھوڑا
گلے میں
ہاں
کیوں آپ کو کیا ہے
ج تھوڑا د س میں بتا رہی ہوں گلی میں جانے سے کیا آپ کو کیا ہے
میں بتا رہا ہوں مطلب کس سے ہوا
پتا نہیں ہوتا ہے نا سب
اچھا ٹھیک دوائی وغیرہ کھائی
دب آ دب آئی تو نہیں کھائی کیونکہ ابھی کہا وائی کاؤ گے تھوڑی س گ
اچھا ٹھیک آ کیا کر رہی ہو ابھی بر تندوری ہو شاید
سٹ ب کی نا لابلم ہے
مجھ میں مت نہ آ رہی ہے آپ کی آواز اس لیے بول رہا تھا میں
یہ لوبی میں بیٹھے ہیں نا انیں گند اتنی ھیلاگ ہے
اب وہی اٹھا رہی ہوں
ہوں
م کاف کر ہو ینگ کیھی نا اس شیالد ہے کیونکہ یہ بہستے ہیں نا اسی می میں بوتی ہے وہ جو چپک جات یہ نہیں اٹھتی ہے س یہ نہیں اٹھتی ہے پھر بات نا
نہ نہ یہ کہاں اٹھتی ہے
نے اب اسی لیے اس لیے ایک شر ڈا ہے کیونکہ وہ وہ نا پھر پرانی نہیں لگے گی
اچھا جو ہے مہمان آئے تھے انہ نے کچھ چائے وغیرہ پی جوس وغیرہ
ہاں ہاں ہاں چائے تپتل چائے کیا
اور بتائیے آپ
بس پ بھائی نے کچھ سیو لائے ہیں وہ رہ گیا اندر رکھو
ہاں کیا
اچھا ٹھیک ویسے آپ سیب کھاتی ہو
میں مجھے اتنی پسند نہیں ہے مجھے وہ والے سے پسند ہے جو نا وہ کیا بولتے اس کو کیا بتاؤں میں آپ کو جو نا وہ تھوڑی نرم نرم ہوتے ہیں
اچھا وہ ٹھیک ٹھیک جو نا وہ ہاں مجھے پتا ہے آپ کیا بتا رہی ہو
ان کو کشمیری میں کیا بولتے ہیں
کتاامت ان کو بولتے س
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں وای وہ بادام جب کھ یہ نا کیا بولتے ہیں اس کو وہ جب کھاتے ہیں اخروٹ
ہ اوپر سے آپ کو پتا ہے وہ نا تھوڑا سوکھا ہوتا اور ان میں نا وہ چھوٹے چھوٹے وہ ہوتے ہیں اس میں کتنا مزہ ہوتا ہے
ہاں ہاں مجھے وہ والے پسند ہے یہ س مجھے اتنے پسند نہیں کیونکہ ہمیں ہوتے ہیں نا گھر میں یہ ہمیں پسند بھی نہیں ہے
ہاں ہاں یہ بات بھی صحیح ہے آپ کو کہاں پسند آئےیں گے
جی ہمیں ونٹر میں اتنے سیب ہوتے ہے سنگترا ہوتے ہیں آپ کو پتا ہمیں کتنے ہوتے ہیں منٹر میںس اور یہ سنگترا کیا بولتے ہیں نام سگتر وغیرہ وہ کینو وا لے دے کیا
پہلا میں بتا رہا ہوں کتنے ہوتے ہیں
ہمیں اتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنے زیادہ ہم دن بھر وہی کھاتے ہیں تب ہم ان کا جوس بناتے ہیں جوس پیتے ہیں مزہ آتا ہے لیکن
ہمیں تب بہت زیادہ ہوتے ہیں ونٹر میں سیب اور بھی بہت بہت کچھ ہوتا ہے ونٹر میں اصل میں یہ ام گریپس وغیرہ مت نہ ہوتی ہے سمر میں ہوتے ہے خربوزہ تربوزہ آم سیب سیب ویسے ابھی کیو ہو تربوز بولتے ہیں وارثین کو خربوزہ بولتے ہیں کیا
آپ تو آپ تو اپ تنگ آ ہی ہوگی یہ فروٹ وغیرہ کھانے سے
ہاں میں کھاتی ہوں نا کبھی کبھی ہم تھا اتنا کھاتے ہیں ہم نا لوگوں کو دیتے ہیں ہم لوگوں میں بانٹتے ہے
اچھا ٹھیک اچھی بات ہے اذان ویسے آپ نے بولا تھا اذان جب ہوگی میں اسی وقت کال کاڈوں گی کچھ
ہاں ہاں مجھے نماز مجھے نماز پڑھنی ہے آزان تو اس سے پہلے ہوئی
ہاں جی ہاں جی
کیونکہ میں نے آج صبح کی نماز پڑھی پڑھی نا
ہ اچھا اب آیا مجھے سمجھ آپ نے کیوں نماز پڑھی آج تھا نا آپ کا ایگزام اسی کے لیے
نہیں آج سے میں کنٹینیو قسم سے پڑوں گی اگر میں آج چھوڑوں گی نا نماز پھر میں خود ہی سوچوں گی کہ میں پاگل ہو گیے ہو مجھے نا دماغ
میں بھی نا اب نماذ پڑھوں گا قسم سے
ہاں مجھے تو تمہارا پتاہ ہے مسجد بھی تھک گئی تیری وجہ سے تم کبھی بھی نہیں پڑھتے ہو تم فرائیڈے کے دن دو رقات پڑھتے ہو ہو گئی بات
قسم سے ار میں بھی اب نماز کی طرف دھیان رکھوں گا
تو پہلے نماز پڑھتے تھے تمہیں کیوں شکست ہے
میں بھی آپ کا قسم سے نماز کی طرف دھیان رکھوں گا
اچھا دو دو دیا چل پڑھو نماز میں کتنا ٹائم لگتاا
آپ کو پتاہ ہے مجھے نا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ پتاہ نہیں کیا کر رہی ہو
نماز پڑنے میں کتنا ہی ٹائم لگتا ہے
ہاں وہہینہ آج آج سے میں ابھی پڑوں گا
ہاں ہاں اچھا ہے قسم سے نماز بھی کا بھی یہ جو آپ ابھی کام کرے ہیں وہ بھی سب کچھ کھانا پینا نماز اسے نا پورا دن مطلب ہے گا کہ ہمیں ٹھیک کیا
ہاں ہاں
ہو نا جب بھی میں مطلب ن جب بھی جب جب آزاد ہوتی تھی نا پرسو سے میں صرف یہی سوچتی تھی میں کل سے پڑھوں گی نماز کل سے پڑھوں گی آج میں نے صبح سوچا کہ نہیں مجھے پڑھنی ہے نماز تو پڑھنی ہے
آج مطلب آپ نے تو بھی پڑھی ہے آخر میں
ہاں ہاں تو سب سے میں آج ساری نماز کروں بس کریے نا مت کھائیے اتنے چپس اس کو تیل زیادہ ہے اس لیے پروابلم ہوتی ہے
میں نا وہ کھا رہا ہوں سوکھے سوکھے آئے آپ کو سمجھ
ہاں ہاں اصل میں اس کور رکھ ناتھا یہ کسی پلیٹ پے اس کونا یہ تیل سوکھ جاتا
پھر کھانے تھے اس کو مزہ آتا ہے
کوئی بات نہیں میں اب کھانے کے ساتھ کھاؤں گا مجھے نا چپس تھوڑے زیادہ پسند ہیں
چپس تمیں پسند ہے
یہ نا آلو کے چپس
اچھا ٹھیک مجھے بھی تو چپس پسند ہے لیکن میں کھاتی نہیں ہوں اب
وہ والے چپس الگ ہے اور رے والے الگ ہے
اچھا چلوپھر اچھے میں میں نے بتیا نا ایک جگہ کام کرنے کی جاوب لگا تھا اب میں وہیں جوڑو لگا رہی ہوں پھر میں آرام سے بیٹھوں گی
اچھا ٹھیک چلیے آپ تو ویسے بھی دو بجے کے بعد فری ہی ہوتی ہو نا
ہاں ہاں میں تو فری ہوتی ہوں
ہاں ہاں
ہاں آج تو تم بھی فری ہو آج گرمی بھی نہیں آج نہانے بھی نہیں جانا ہے
ہاں میں تو آج فری ہوں دن بھر
ہاں تم تو اس ٹائم سے ہی ہوتے
کیونکہ آج ہے نا بارش ورنا میں جاتا کہیں
ارے نہیں مجھے پتا ہے وہی
ہاں
مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے میری پہن کا گلا اتنا بڑا ہے خدایا
یہ کیا کر رہی ہیں ویسے ٹاسک کیا وہ
یہ فو سیدھے فون پہ بات کرے اتنے زور سے جیسے اس کو گلے پہ کچھ کیا
ہوں
کیا بتاؤں آپ کو جتنی بار جاڑوںگا اتنی بار کوڑا نکالتا سمجھ ہی نہیں آتا ہے قسم سے اتنی کام روز وہی کام رپیٹ جو ہم ایک دن کر
پھر نا انسان تنگ آتا ہے ایک ہی کام کرتے کرتے
دیکھو ہاں ورنہ کیا صبح ہر مطلب نہ صبح ایک ہی کام ہوتی ہے روزو ہمیں ہم شام کو جھاڑو لگائیں گے صبح وہی جھاڑو اور واپس لگانا ہوتا
بس
مطلب اگر الگ الگ کام ہوتی نا کپڑے دھوتے ہیں وہی کام واپس یہ کیا بولتے اس کو جھاڑو لگاتے ہیں کمروں میں شام کو سوتے ہیں
ہاں
شام تک کا م کرتے ہے ختم
ہاں جی
صبح ہو اور واپس وہی کام ہوتی ہے
اچا ٹھیک
ہے نا تمہیں نہیں پتا ہے گھر والے تو غریب گھر والی بھی وہی
چلیں اللہ حافظبعد میں بات کرتے ہیں